السلام و علیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ ہو اور کیسی ہیں آپ جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
اور بائی جان کیا ہو رہا ہے
بس بس کھانے کھانے کی تیاری ہونے والی تھی سوچا آپ سے بات کر لیا جائے پھر کھانا کھائائے گفتگو کرنے کے بعد سوچا نہیں نہیں ابھی نکلا نہیں ہے تو ابھی کچھ دیر سے کھائیں گے اور آج آپ نے کیا بنایا ہے
آج ہم نے بنایا ہے انڈے کے کی برجی ٹماٹر ڈال کے جی جی جی تو ابھی وہی ہم کھا کہ اب یہ آرام فرما رہے ہیں میرے شوہر جی اب بیٹی بھی پڑھائی کر کے یہ بھی آرام فروائیں گی
نہیں ابھی ہم بھی گئے تھے اپنے چھوٹے والے بیٹے کی رپورٹ لینے ان کی تھوڑا طبیعت ناسااز تھی تو اس کے بھی جانچ کرواتے تو وہی ابھی رپورٹ لے کر آئے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب کچھ ٹھیک ہے ا ڈاکٹر بولے کوئی دوائی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے جو بچے انہیں کو کھلا دیا جائے
جی جی جی
کوئی ضرورت نہیں ہے
ماشاء ال ماشاء بیا ہے
اور کیا کیا بنا لیتی ہیں باجی آپ
ارے ماشاء اللہ میں تو سب کچھ بنا لیتی ہوں لیکن میرے شوہر لوگ کو تو سادہ کھانا پسند ہے اور میرے بیٹے کو نان ویج وغیرہ وہ اس کو پسند ہے وہ تو اس وقت ہے نہیں وہ ابھی باہر پڑھائی کر رہا تھا دلی میں ہے حافظہ کر رہا ہے جی جی جی حافظ قرآن کریں ان کا ہو گیا پورا اب ہو بس بیٹی ب بچی ہیں اور یہ بچے ہیں تب جو یہ کھاتے ہیں وہی بنا دیتے ہیں
اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن کر رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی کہ گھر میں کوئی حافظ ہو حافظ ہوگا اس سے گھر میں بہت برکات ہوتی ہے
ج جی
بہت ہی ہے اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ حافظ ہے
جی جی آپ سب لوگوں کی دعا ہے آپ سب لوگوں پھر دعا سے اتنا آگے بڑھا ہے جی جی جی جی بیٹی ہماری نائنتھ میں ہے سال اور ان کو بھی جی جی جی نائنتھ پڑھتی ہیں اور ان کا بھی
کام وم بٹاتی ہے گھر پہ آپ کا
ہاں ہاں ہیلپ تھوڑا بہت کروا لیتی ہے پڑھائی کر رہی ہے تو زیادہ نہیں جی جی پورا نہیں نہیں ابھی چھوٹی ہے جی جی ابھی چھوٹی ہے ابھی نائنتھ میں ہے
ابھی کھیل کود میں کھیل کود میں
جی جی جی جی جی جی کھیل میں پڑھائی میں ابھی تو زیادہ بڑی نہیں ہے کہ
کہ وہ بھی اب کام دام نائنتھ پہنچ گئی بڑی ہو گئی تو وہ بھی اب کام کام میں دھیان دے
نہیں نہیں اب جب پڑھائی اب تھوڑا سا ٹویلتھ کی بات کرواؤں گی
تو کھانا وانا بنا لیتی ہے وہ کھانا وا بن جاتا ہے
جی جی ابھی کھانا نہیں بس تھوڑا بہت چائے وائے بنا لے گی ناشتہ بنا لیں گے اپنے لیے صبح
اچھا اچھا جی ماشاء اللہ اپنے لیے بس بنا پاتی ہے
جی جی جی ابھی اپنے لیے بس بنا لیتی جی نہیں نہیں نہیں ابھی اتنی ابھی ہم نے اس سے کچھ کروائے ہی نہیں ابھی ہم ہیں تو ہو گیا ہم ہی کر لیتے ہیں
اچھا نہیں نہیں آپ ان کو بھی سکھائیے کام ابھی سے سکھائیے تو وہ بھی ٹرینڈ ہاں ہاں وہ بھی ٹرینڈ ہو کہ آپ کو پھر آرام ملے گا آپ کی بچی یا کام کام پورا سیکھ جائیے کھانا بنانا وغیرہ سیکھ جائے گی تو آپ کو ہی بہتر رہے گا
بے سک بیے سک چلیے اچھا آپ نے اتنی اچھی بات بتائی تو
چکن وغیرہ کیسا بنانا پسند کرتی ہیں آپ
چکن وغیرہ تم جلدی سے اس سے جلد بنانا پر لگتی ہوں جتنا جلدی بن جائے اتنا جر ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ کھے والے جیسے رہتے تھے کبھی جلد ہوئی تو تھوڑا بہت جلدی سے کٹا کٹر ڈال کے سب بنا دی
مطلب لذیذ نہیں بناتی جلدی جلدی بنا کے پرصت ہوتی ہے ایسا کرتی
جی ماشاء اللہ اس میں بھی لذیذ بن جاتا ہے کھانے والے اچھے ہو تو وہ بھی آرٹم لذیذ بن جاتا ہے
اچھا جی اچھا ماشاء اللہ ہے کہ فٹافٹ میں بھی آپ بہت اچھا
آپ کبھی آئیے آپ کبھی آئیے ہمارے یہاں پھر ہم آپ کو اپنے ہاتھ کا کھلائائےیں لذیذ کھانا جی بالکل آئیے تو کبھی تشریف لائیے آپ میرے یہاں جی جی جی میرے یہاں کھانے پہ تشریف لائیے پھر آپ کھائیے بس بتے پھر میں کیسا بناتی ہوں لذیذ بناتی ہوں کیسے سمپل بناتی
کھانا بناان کھانا وغیرہ تو میں بھی بنا لیتا ہوں
اچھا آپ بھی بنا لیتے ہیں معاش شاء اللہ بہت کم جینس لوگ بناتے ہیں جی جی
اچھ جی یار نہیں میں میں تو بنا لیتا تو اپنے لیے تو سب بنا سکتا ہوں
جی جی چلیے اچھی بات ہے آپ کی آپ کی اہلیہ کو تو بہت آرام
وہ دن بھر آرام ہی کرتی ہیں پورا کام تو مجھ کو ہی کرنا پڑتا ہے زیادہ تر کام نہیں کرتی ہ وہ تو آرام ہی کرتی رہے ہاں اس سمے ابھی کام میرا بند ہے تو ہو گیا ان کا پورا وہ گھر میں آرام کرتی ہے
تو ماشاء اللہ دیکھیے اچھا اچھی بات تو ہے اور تو جینس لوگ کو تو ایک دن سنڈے بھی مل جاتا بتائیے عورتوں کو ایک دن بھی نہیں ملتا آپ بتائیے نا
تو ہو کہ ان کو آرام دے رہتا ہوں نہیں توا
جی جی بالکل بہت خوش بہت خوشی کی بات ہے کہ اپنے کسی کو اپنے سریح حیات کو اتنا آام دے رکھا ہے بہت خوشی لگی ایسے ہر شوہر کو ہونا چاہیے جیسے میرے بھائی جانا ہے صحیح بات ہے کہ نہیں
بالکل بالکل بالکل ایسے ہی ہونی چاہیے اور سب کی سوچ بھی ایسی ہو چاہی کہ اپنے اہلیہ کو ان کو آرام دے کبھی کبھی بنا کے کھلا دیا کلایا کلا بھی دیا کرے اپنے ہاتھوں سے کہ ان کو بھی خوشی ملتی ہے
جی جی جی بالکل صحیح بول رہے ہیں دونوں کو خوشی ملتی ہے وہ اپنا سمجھتے ہیں ان کو بھی اپنا سمجھنا چاہیے ہے نا تو اس سے کیا دونوں خوش رہتے ہیں کبھی وہ ان کا سوچے کبھی وہ ان کا سوچے اور بتائیے نماز وماز ہو گئی آپ
جی
ابھی نماز ہو گئی آپ کی شکییر
نہیں ابھی ڈاکٹر کہاں ابھی ڈاکٹر کہاں سے آئے ہیں دوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں ا کھانا پینا کھائیں گے اس کے بعد دیکھ نے آج کھانے میں کیا بنا ہو تو آج میں باہر تھا تو دیکھا نہیں ابھی کھانا دیکھا ہی نہیں کیا بنے گا ہاں
اچھا ابھی کھانا نہیں ہوا آپ کا
ہاں ابھی کھانا نہیں ہوا دیکھتے ہیں کھانے میں کیا ہونا ہے
اچھا اچھا ابھی آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہم لوگوں نے تو سارے لوگ آگے بتائے نا اب یہ آرام پر مار رہے ہیں اور بس ہمارا بھی نماز پڑھ کے میں بھی کھانا کھا کے اب سونے کے لیے میں بھی ہے میرے شوہر تو بہت محنت کا کام کرتے ہیں بچارے وہ یہ جی جی مجوری ہی سمجھ لیجے لائٹ کا کام کرتے ہیں فٹنگ کا لائٹ فٹنگ کا تب
نائٹ کا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی محنت کا کام ہے اللہ ان کے کام میں برکت دے
بے شک بے شک آپ سب لوگوں کی دعا رہے گی تو انشاء اللہ اور برکت ہوگی
اتنی محنت کرنے والوں کو اوپر والا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے ان کو کبھی کسی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی
ج سب صحیح بول رہے ہیں آپ اللہ پاک اسی لیے آپ لوگوں کی دعا
اور آپ کا بھی حافظ قرآن ابھی مکمل ہو گیا کہ ابھی بچا ہے ان کا
ابھی ابھی دور چل رہا ہے ان کا مکمل ہو گیا لیکن دور چل رہا ابھی اور آپ کی جی جی جی شوان تک شاید ان کا کمپلیٹ ہو جائے تو وہ پھر آ جائیں گے
اچھا وہ کب تک آپ کاب وہ پھر آنا جانا ان کا کیسے ہوتا ہے
ارے کبھی ابو گئے تو لے آتے ہیں کبھی چاچو چچو لوگ وہاں رہتے ہیں دلی پہ تو چاچو لوگ لے آتے ہیں تو ایسے ہی آنا جانا جیسے جی جی جی باہر پڑھائی کرتے ہیں تو آنا جانا ایسے جب کوئی آیا چاچو لوگ آئے تو ان کے ساتھ آ گئے نہیں تو پھر ان کے ابو ج لے کے آتے ہیں بیٹے کو جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو
ا بہت محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس چیز کا عدر دے اس کو کامیاب بنائے
جی جی بہت بہت ایے لی بہت محنت کیا میرے بیٹا میرے بیٹا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے
اور چھوٹی سی عمر میں وہ چھوٹی سی عمر میں پڑھائی کرنے لگا ہوگا تب جا کے آج آپ جو قرآن ہے اللہ اس چیز کو قبول کرے اور اس کو بہت ہی اچھا اور نیک اور بہت ہی عالم دار بنا ہے
بے شک بے شک آپ لوگ دعا کریے گا دعا میں یاد رکھیے میرے بھیا کو
بالکل بالکل ہمیشہ ان کے لیے دعا رہے گی اچھے لوگوں کے لیے ہممیسا سبھی کوئی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو اس کا جو اس چیز کا اس کو عجر دے اس کو آگے بڑھائے
بے بے شک بے شک بے شک جس طرح دین کے رس بھی گئے ہیں تو اللہ اپنے ماں باپ کا بھی خدمت کریں گے آگے چل کے انشاء اللہ ہے نا کیونکہ جہاں دین ہے وہاں تربیت بھی اچھی ہے اور وہاں دین کے مسئلے بھی اچھ اچھے حل ہو جاتے ہیں وہاں بڑے چھوٹوں کی تھوڑا سا فقت بھی ہو جاتی ہے سب چیز ہو جاتا ہے نا
نہیں ضروری بھی نا آج کا دور ایسا ہے کہ آج کل بہت سے ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر بھیج نہیں یہ سوچتے ہیں بچے پڑے آپ کا بہت بڑا دل تھا جو آپ نے باہر بھیج اا اس کو حافظ قرآن بنایا آج کل تو کوئی اپنے بچوں کو باہر اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا سوچتا کہ میرے پاس ہی رہے جو بھی ہیں اس کو اس کا جو آپ کو بھی بہت سثباب
بے شک بے شک ہاںپ لوگ کی دعا سے بے شک
کتنا بازے ہوں
آپ کے بچے سو گئے
ابھی زیک رہے ہیں
ہیلو
ہوگ اب ابھی جگ رہے بے دونوں میرے وہ بھی ہوگ ابھی کھیل کود میں لگے ہیں ابھی ابھی ایک آدھ گھنٹے بعد سوئیں گے
اور آپ کیا ہلیہ کیا کر رہی ہیں
اچھا لگا آگے بھی ایسے ہی کال کرتے رہیے گا آپ سے بہت اچھی اچھی جانکاری ملی ہ ٹھیک ہے ب ہ بے شک بے شک السلام علیکم
حلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان